توک
وعلیکم السلام جی کھے جاچو
سب خیریت سے اور گھر میں سب خیریت سے
جی الحمد للہ اللہ کا شکرہ
میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ اور اور کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں موسم کے مزے لے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اچھا ہو رہا ہے موسم خوش نما ہو رہا ہے
ہاں جی بالکل موسم ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بس کبھی کچھ دن پہلے تھا موسم بہت گرم تھا اب اچانک سے ہی ٹھنڈا موسم ہو گیا
ہاں گرم ہے ٹھنڈا ہے چینجنگ چل رہی ناب کیا موسم کی چینجنگ چل رہی ہے
بہت زیادہ چل رہی ہے بہت زبردست ہو رہی ہے ایسے تو مطلب وہی ہے انسان کو نا وہ ہو رہا ہے مطلب بیماری بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے زکام کھانسی وغیرہ یہ چیز بہت جلدی ہو جاتا ہے اب ہم لوگ جو تھے کچھ دن پہلے گرمی ہو رہی تھی جی تو خوب ٹھنڈا پانی پی رہے تھے اب موسم ایسا ہوا وہ ٹھنڈا پانی جو پیا وہ ہمیں سردی زکام بن گیا ہمارا کیونکہ اب بارش ہو گیا سردی ہو گیا ایک دم سے ایسے مشکل ہو گیا تو موسم چینجن سے ہی زیادہ تر بیماریاں ہو جاتی تی ایسی
ہوتا ہی دیکھو ابھی کیا ہے وہ ٹائم ہی ایسا چل رہا ہے نا
وہی
ٹائمنگ کیا موسم چینجن کا چل رہا ہے ابھی
ہاں اور آپ کیا کر رہے تھے مطلب کہ موسم چینجنگ سے وجہ سے آپ مزے لے رہے تھے موسم کے وہی ہے نہیں یہی رہتا ہے ہاں موسم اچھا ہوتا تھا نا د کو سکون اور چین ملتا بہت زبردست یہی ہوتی ہے یہی برا لگتا ہے گھر میں مطلب باہر کہیں جانے کال دل نہیں کرتا کچھ بھی خریداری کرنا ہو بالکل گرمی کر کے ہم گھر ہی بیٹھ جاتا
خریدداری کا بھی من نہیں کرتا اور پھر کچھ کھانے پینے کا بھی من نہیں کرتا
ہاں گرمی میں تو یہی رہتا ہے اگر کچھائیں گے بھی تو ہمارا پسینوں کے ذریعے سے سب نکل جائے گا اسی چکر میں ہمیں پانی پانی جیسا پانی پیتے ہی رہتے ہیں گرمی کے موسم میں لیکن لیکن سردی میں من کرتا ہے کہ باہر گھوم کے آئیے موسم اچھا اچھا ہو جاتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تھوڑا باہر گھوما ہے جو خریداری کرنی ہے وہ کرنے کا بھی بالکل من کرتا ہے کہ چلو باہر کا بھی واتورن دیکھ کے آئیں گے موسم اچھا ہوتا آپ بھی جاتے ہو
ہاں میں بھی میں بھی جاتا رہاوں گھومنے وغیرہ سے ج س فرینڈس وغیرہ کے ساتھ
نہیں جیسے اب دیکھو موسم ایسا ہوا ہمارا گرمی تھی کچھ دن پہلے اب تھوڑا موسم سم سو کہ ٹنڈ سی بھی لگ رہی ہے پہلے تو خوب گھروں میں مطلب یہی ہو رہا تھا کہ لوگ ب خوب ٹھنڈا پانی پی پی کے رہ رہے تھے اب ایسا موسم ہو گیا کہ ہمیں ٹھنڈے کی جگہ ہم اپنا ہلکا گنگنا پانی بھی پی لے تو ہمیں اس میں بھی سہولیت ہے کیونکہ موسم میں اچھا لگ رہا ہے یہ پانی ٹھنڈ ٹھنڈ کے موسم میں نہ ہلکا گرم پانی ا اچھا لگ رہا ہے لیکن گرمی میں یہ ہلکا پانی برا لگ رہا تھا اگر نارمل
وہ رہت ہے نا موسم اوپر بہت ہرچیز ڈیپینڈ کرتے
وہ تو ہے ہی اب موسم کے اوپر ہی ہر چیز ہوتی ہے ہماری ایسا موسم ہوتا ہے گرمی والا تو ہمیں اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانے کا من کرتا کتا
جی بالکل
آپ بتائیے
دیکھو میں یہ بول رہا تھا کہ جس سے اپن موسم چینجگ وغیرہ ہوتا ہے نا ایک دم سے سردی وغیرہ آتی ہے نا تو انسان آسان ہو گیا گھومنے کا بھی من کرتا ہے فرینڈس وغیرہ کے ساتھ جانے کا اور گرمی میں نہیں کرتا گھومنے کا من بالکل بھی
ہاں گرمی میں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ کام کل کر لیں گے لیکن جیسے موسم اچھا ہوتا تو ہم یہ اسی گامں کو کہتے ہیں ہم ابھی کر کے آتے ہیں
ہ گرمی میں کیا انسان آلس کرتا ہے
آلس ہو ہی جاتا ہے اگر می اپنے ا ہی آلس پیدا کر دیتی ہے لیکن موسم جو بدلتا ہے یہ اچھا لگتا ہے اور موسم کا بدلنا بھی بہت ضروری ہے دیکھیے جو لوگ جو لوگ ہم سے چھوٹے جو باہر ہے رہے ہیں فٹ پاتھوں پہ رہ رہے ہیں کیسے بھی بھی رہ رہے ہیں ان کے لیے دیکھو گرمی میں بھی بچارے وہ لوگ رہ ہی رہے ہیں نا ان کے پاس کسی چیز کی سوھا ہوتی ہے تو وہ جب موس م اچھا ہوتا ہے تو وہی ان کے لیے اچھا وہ بن جاتا ہے کہ سب اچھا ہو گیا ہمارے ساتھ
بے شک آپ کو بھی پسند ہوا کچھ کھا کھانا پینا سردی میں
دیکھو موسم اچھا ہوتا ہے سردیوں کا تو کھانا ایک الگ ہے گرمیاں ہو رہی ہیں سردی ہو رہی ہے لیکن اسی بیچ گرمیوں کے بیچ میں ہی موسم اچھا ہو جاتا ہے ایک دم سے تو ہم گھر میں کچھ نہ کچھ الگ سا بنا لیتے جو کہ ہم گرمی کے دنوں میں نہیں کھا پا رہے ہوتے ہیں نا وہی چیز ہم موسم ہم بدلتے ہی کھا لیتے لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے اس موسم میں ہمیں مشک مشکل نہیں مشکل نہیں ہوگا ہمیں ہمیں سب پچ جائے گا اس موسم میں کچھ بھی بنا لیے جو ہم گرمی میں نہیں کھا پاتے دیکھو گرمی میں ہم لوگ بھاری کھانا نہیں کا پاتے ہمیں چاہیے ہلکا کھانا بالکل ہلکی سبزی ہو ہلکا کا سب کچھ ہو آپ لوگ کیا کھاتے ہو جیسے موسم بدلتا ہے گرمی کے سمے میں ہی موسم بدل گیا تو آپ کیا کھاتے ہو ایسا
تو جیسے بارش کا بتا رہا ہوں میں جیسے بارش وغیرہ آ جاتی ہے دم سے تو اس میں کیا انسان ہاں تو انسانوں کے چائے پوری وغیرہ
ہاں دیکھیے چائے کا دیکھیے چائے ہم گرمی میں بالکل بےحد بالکل بری لگتی پینی لیکن جیسے موسم بدل جاتا ہے چائے سب سے پہلے انسان پینے کو ہو جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ہی ہوتا ہے کہ کہ کچھ چیزیں جو ہم گرمی میں نہیں کا پا رہے ہیں وہ موسم بدلتے ہی ہم کھا لیتے اب وہ اس سے دیکھیے نقصان بھی کتنے ہو ہو ہی رہے ہیں اب باہر کا واتاورن دیکھیے کبھی پیڑ پودوں کو گرمی اتنی مل جاتی ہے بےچارے سوکھ جاتے ہیں یہی موسم پڑتا ہے کبھی پیڑ پودوں کو موسم بارش ہو جاتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کچھ پودوں کو کی بارشکچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو بارش نہیں اچھی لگتی ہے تمہیں موموز
ہوتا ہے یہ موسم چینجنگ میں ہوتا ہی یہ چیزیں
وہی آپ کیا بتانا چاہیں گے موسم جیسے بدلتا ہے اس کے بارے میں ادھیک جانکاری کیا دیں گے آپ ہلو ہلو
ا کیا چل رہا ہے موسم وغیرہ آپ کے
سارے موسم تو دیکھو کچھ دن پہلے گرمی تھی لیکن آج تھوڑا ہلکا سا موسم میں تھوڑا سا بدلاؤ دکھ رہا ہے کہ گرمی کم دکھ
اچھا اچھا ہاں یہاں پر بھی یہی ہوتاا ہے صحی گرمی میں اگر
اپنا بناے سثابوتہ اپنے اپنے حساب سے واتورن ہوتا ہے تو ہمیں اسی واتاورن میں ڈھلنا ہی پڑتا ہے جیسے جیسے ہوتا ہے اب دیکھیے کہ کتنی بیماریوں سے لوگ گرست ہو جاتے ہیں ایسے ہی یہ زکام کھسی یہ ی بچوں کو ہو جاتا کیونکہ بچ ک کہنے بھی مو بہت ویک ہوتا ہے بچوں کا ہلو
ہاں جی
ب بچوں کا امیونٹی بہت ویک ہوتا ہے تو بچوں کو کانسی زکام جلدی لگ جاتا ہے موسم کے بدلتے ہی ایسے بچوں کا کیا بڑے بوڑھے جو بھی ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے
لن کے ساتھ یار
وہی وہی وہی تو آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ جیسے موسم بدلا کچھ ہوا نقصان بھی ہوتا
دیکو موسم چینج ہر چیز کا ا مطلب احتیاط کرتا لاپروی کرتا ہےیار اس کے ہاتھوں جاتا ہے کی خراب ہوئی بخار ہوا تو ہو جاتا ہے
اب دیکھو بدلتے موسم میں دیکھو بدلتے ہوئے بخار بھی ہوتے آج کل کہتے ہیں نا ڈاکٹر ٹر لوگ کی بخار یہ موسم کے انوسار ہو گیا ہے تو یہ چیزیں بھی پ پہ ہو جاتی ہے موسم بدلتی اب وہی دیکھو ہم گرمی ہوتی گرمی میں باہر سے آتے ہیں ایک دم سے یہ چلا دیتے ہیں اے سی وغیرہ یہ چیزیں بھی نقصان دیتی ہے جیسے جیسے موسم بدلا تو اب موسم بدل گیا تو یہی نقصان دے گیا جو ہم نے ٹھنڈا پانی پیا ہمارا گلا خراب ہو گیا اس سے یہ ہو گیا تو ایسی سمسیا ادک پیدا ہو جاتی ہے
جی جی
مطلب کہ موسم کے بدلتے ہی کافی چیزوں کا ہمیں سامنا بھی کرنا پڑتا ہے
وہی تو انسان کو مطلب اس میں کیا بینیفٹ بھی ہے نقصان بھی ہے دونوں ہی دیکھو
بتائیے کیا کیا ہے جیسے
اسینیٹ تو یہ راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے اور کیا مطلب من کہتا ہے کہ ی یہ بھی کھا لوں یہاں پ بھی گھوم لوں اور نقصان یہ ہے کہار م چینجگ ہوتا ہے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیمار ج ہے ڈینگو ہو جاتا ملیریا ہو جاتا تھا اس کے
وہی وہی بی وہی آج کل دیکھو وہ بیمار یہ چیزیں کتنی عادت ہے موسم کے انوسار کئی کئی بیماری ایسی اتنی خطرناک جان لیوا سے ثابت ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے موس بدلے تو ہمیں کیا چیز کھانی چاہیے کیسے ڈھک کے رہنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو کیسے ہی رکھنا پڑے گا صحت مند رہنا بہت ضروری ہے لیکن اگر وہی ہمیں پتا ہے کہ اس موسم میں ایسی بیماریاں پنپتی ہیں تو ہمیں انیں چیزوں کا چھڑکاؤ کرنا بھی بہت ضروری ہے زہریلی چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہے گھروں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے ادکتر آپ کے ادھر ہوتی ہے ایسا پیدا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ آپ نے کچھ موسم بدلتے ہی کچھ گھر میں بھی نقصان ہوتا کافی چیزوں کے
س ب دانتے جیسے کولر وغیرہ بھی رتا ہے نا پانی بھرا تو اس کو صاف کر بارش سے پیدے ایک کئی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پانی بھرا دیتا تھا میں کیڑے پر جافھر
انشاء اللہ وہی یہ چیز آپ نے اچھی بتائی ہے کہ پانی کا جل بھراب بھی ہو جاتا ہے وہ بھی گھر میں ہی گھر میں کافی چیزیں ہوتی ہے جو بڑھ جاتی ہے تو ہمیں تھوڑی ساھانیاں برتنی چاہیے کہ دن ب دن سمے کے انسار ہمیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ڈالے جس سے کہ وہ چیز پیدا نہ ہو خطرناک جو ہمارے گھر میں کسی کو نقصان پہنچے کیونکہ یہ بیمارییا بہت جان لیوا ہو جاتی ہے اگر ہم ان کی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے اپنے گھر کی صاف صفائی نہیں رکھیں گے موسم بدلنے سے ہی ہمیں اپنے آپ کو گھر میں سب چیزیں ادھکتر بدلنی پڑتی ہے اب گرمی ہے گرمی کے حساب سے کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی دوائی چھڑکا چھڑکا ہو ہے کچھ ہے کیکہ دھوپ وغیرہ ہوتا ہے تو دھوپ میں وہ ادھانش چیزیں مر جاتی ہیں وہ پنپتی نہیں ہے مجھے بھی بےحد گفتگو کر کے آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا جی ملتے ہیں جی انشاء اللہ ماشاء اللہ جی خدا حافظ
تز
ا